السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم جی جناب ٹھیک ہیں آپ
میں تو ٹھیک ہوں آپ آپ ٹھیک ہو
ہاں جی شکر اللہ کا ہم ٹھیک ہے کیا کر رہے ہیں وجنا
ار ن کاا توسے کرو یہ کائی
جی جی تو کیا کر رہے ہیں ابھی آپ
بیٹتی ہوں آپ بتائیے آپ کیا کر رہے ہو
جی میں بھی ابھی بیٹھا تھا تو سوچا کسی سے کچھ باتیں کروں کچھ جان لوں اور کیا بائی فری ہی تھے تو سوچا آپ ہی سے بات کر لوں آپ سے بہت ٹائم ہو گیا بات کرتے ہوئے ہاں جی شکر اللہ کا اام ابو سب ٹھیک ہے آپ کے یہاں سب ٹھیک ہے
اللہ کی دعا سے سب کچھ ہوتا ہے
جی جی کھانا وانا کھایا آپ نے
ہاں ابھی جسٹ کھایا ہے
جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آج آج ہم کس موضوع پہ بات کریں آج ہم کرتے ہیں جنک فوڈس کے بارے میں آج ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہے جی
اوکے
جی تو اگر آپ کو پتہ ہی ہے آج کل مطلب جنک فوڈ کے تو آپ کو پت ہی ہے کتنے نقصانات ہیں ہاں جی در ذرا آپ مجھے پہلے بتائیں اسی کے بارے میں کچھ
جنک فوڈ کھانا ہماری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے
جی جی
اس سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں اینی تھنگس بہت پرابلم ہو جاتی ہیں کئی بیماریاں بن جاتی ہیں پھر بھی یہ جان ہیں ہم کی ہمیں بیماری ہو جاتی ہے کیونکہ ہم یہی جان بوجھ کے کھاتے ہیں
جی جناب بے شک تو
کیکہ من نہیں مانتا ہے کھانا پڑتا ہے
ہاں جی تو آج اگر ہم جی جی تو آج ہم اسی کے بارے میں کچھ بات کرینا مطلب کریں گے آپ کو پت ہی ہے آج کے دور میں جو یہ پیزا برگر ہے فرائز ہے ہیں اور جو ڈرنکس ہے سب کی زندگی کا مطلب یہ اہم حصہ بن گئی ہیں کیونکہ یہ جلدی مل جاتتا ہیں اور کھانے میں بھی ٹیسٹی لگتے ہیں لیکن کیا کیا ہم کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ان کا ہماری مطلب صحت پہ کیا اثر ہوتا ہے
سوچتے تو ہیں پر فرق نہیں پڑتا ہے توھر جب بیمار ہو جاتے ہیں نا تب لگتا ہے کہ نہیں کھاتے تو اچھا ہوتا
جی تو میرے خیال سے اگر کبھی کبھی ہم مطلب فاسٹ فوڈ مطلب کھائے کھائے تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے
نہیں کبھی کبھار کھائےیں تو کوئی پروابلم نہیں ہے اور جب روز کھاتے ہیں نا پی پا برگر موموز سب سے زیادہ یہ نوڈلس وغیرہ شامی وغیرہ یہ سب سے زیادہ نقصان داک تو یہی ہوتی ہیں
جی جی تو جب ہم یہ روز کھاتے ہیں جب یہ روز کی عادت بن جاتی ہے تو
کاچیلا اور جیسی چیز چل جاتی ہیں پر یہ تو چاؤمین وغیرہ تو بہت بیکار ہوتی ہے
جی جی تو جب ہم یہ روز کی عادت لگ جاتے ہے ایک نشہ جیسا بن جاتا ہے تب مسئلہ شروع ہوتا ہے آپ کو پتا ہی ہے فاسٹ فوڈ میں کتنا تیل ہوتا ہے کتنا نمک ہوتا ہوتا ہے اور کتنی چینین ڈالی جاتی ہے اگر آپ دیکھیں جب جو ہاں یہ فاسٹ فوڈ تیار ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک مطلب جو تیل ہوتا ہے وہ کتنی بار مطلب رییوز کیا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں جب وہ تیل زیادہ استعمال کری کرتے ہیں زیادہ بار استعمال کرتے ہیں تو اس میں ایک ایسی بیکٹیریا پ مطلب پیدا ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان انسان کو مطلب بہت ہی بیماریوں کا مطلب شکار ہونا پڑتا ہے
بہت سی بیماریوں کا شکار ہونا پڑتا ہے پیٹ میں درد انیہ بہت ساری بیماری ہو جاتی ہیں جن کا علاج بھی نہیں ہے
جی جی بشک تو آپ کو پت ہی ہے جنک فوڈ کی وجہ سے عام تر مطلب انسان کا وزن بڑھتا ہے دل کی بیماریاں ہوتی ہیں جو آج کل آپ دیکھیں ہر لوگ میں مطلب بلڈ پریشر کی مطلب جو دقتیں ہیں وہ پائی جاتی ہیں تو ڈائبٹیز ہوتی ہے ان کا خطرہ مطلب بڑھ جاتا ہے یہ جنک پوڑا ہم کھاتے ہیں
ریٹ بڑھ جاتا ہے موٹے ہو جاتے ہیں فیٹ ہو جاتا ہے بہت زیادہ فھل فوٹوں سے ہوتا ہے چواکلیٹ وغیرہ فاسٹ فوڈ ہمارے لیے اتنا ہی لمٹ کا ہی اچھا رہتا ہے زیادہ اوور ہو جاتے ہیں تو انیہ بیماری بن جاتی ہے ہ
جی تو اگر ہم عورتوں کی بات کریں تو ان پر بھی مطلب اس کے برے مطلب اثر آتے ہیں ہے نا جی تو آپ مطلب عورت ہیں آپ کو آپ تو آپ کو زیادہ ہی پتتا ہوگا مطلب اس سے مطلب کون کون سے برے مطلب کوئی نقصانات ہوتا
کبھیب دو مہینے کیونکہ میں تو گاؤ میں تو گاؤں میں رہتی ہوں تو گاؤں میں ایسی چیزیں ملتی ن بہت کم ملتی ہے ہمارے یہاں تو پانی کی پ پڑی اور یہ موموس وغیرہ یہ سب نہیں ملتے ہیں اور کچھ زیادہ آئٹم نہیں ملتا ہے تو ہم کبھی کبار کھاتے ہیں نہیں کھاتے پر جو شہروں میں رہتی ہیں وہ تو روز کھاتے ہیں اور عورتوں کی بات کریں تو آپ عورتوں کو تو فاسٹ فوڈ اور یہ مٹی وغیرہ آتی ہے یہ بھی کھانا بہت پسند ہوتا ہے مٹی بھی کھاتی ہیں ان سے بھی ان کی صحت بہت خراب ہوتی ہے
جی جیسے مطلب اچھا کہ کہہ رہی ہیں آپ کہ ہاں میں نہیں کھاتی تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے ان گندے یہ مطلب یہ گندا کام یہ ہے ان سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ہماریے جو صحت پہ ہی برا اثر پڑتا ہے تو جو آپ نے کہا شہروں میں تو ان ان لوگوں کی مطلب بھی کہیں نہ کہیں عادت بن گئی ہے ان کو بنا مطلب اگر وہ جنک فڈ نہ کھائے تو مطلب یہ مطلب ان کو رہا نہیں جاتا اور اوپر سے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ کھاتے ہیں کیونکہ وہاں ان کو آسانی سے وہاں مل جاتا ہے اگر گاؤں میں دیکھے تو گاؤں میں
سے مل جاتا ہے تو کھانا نہیں بنانا پڑتا آالس ہو جاتا ہے
جی جی
پانچ منٹ میں کھانا آ جائے گا کہیں سے ہی بجار میںے اور گھر بنانے میں کھنٹا لگے گا اور یہ سب نی آئی کے اوپر ہوتا ہے جیسا پیسہ ہوتا ہے وہ لوگ ایسے ہی خرچ کرتے ہیں
جی تو اگر اگر ہم زیادہ فاٹ فوڈ کھائیں کھائائے تو اس سے ہم کو پتہ ہی ہے موٹاپا بڑھتا ہے جو وٹامنس ہیں اور جو آئرنس کی کمی ہے ہاں جی جو وٹامنس ہمیں چاہیے انسان کو جو ہمیں مطلب ڈرل چاہے باڑی کے لیے لیکن وہ بھی ہمیں نہیں ملتے تو اس کی وجہ سے ہمیں مطلب جسم کی بھی مطلب گروتھ میں دقت ہوتی ہے اور جو آپ کا اگر آپ دیکھیے ہر کوئی آنج تھک مطلب تھکان زیادہ محسوس کرتا ہے
کمزور
اسی کی وجہ سے ہاں جی وہ اسی کی کیونکہ ہمیں مطلب جو ضرور
ج جنک فوڈ سیں کوئی کوئی ارجی وغیرہ یا کوئی پروٹین وغیرہ کچھ دیتے ہیں نہیں انیں کو کھاتے ہیں اس کی وجہ سے کمزوری وغیرہ خون میں کمی خون کی کمی ہو یا پھر چکر آنے لگتے ہیں وہ سمجھنے کی وجہ سے گ پرم دال روٹی ہم جو سبزی کھائیں گے ہری بھری تو ہمیں ایسی کچھ پروابلم نہیں ہوگی
جی جی صحیح فرمایا آپ نے کیونکہ اس میں جو مطلب جنک فوڈ ہوتا ہے تو اس میں وہ مطلب اجزا پائے نہیں جاتے ہیں جو انسان کی مطلب جسم کے کے لیے مطلب تندرستی کے لیے مطلب اچھے ہوتے ہیں تو اس میں صرف خالی وہ فائبر ہوتا ہے جس کی مطلب جس سے انسان کو مطلب بہت ہی بیماریاں ہوتی ہیں اگر وہ زیادہ کھائیں اگر ہم گھر کی بات کریں گھر میں جو سبزیاں ہمیں ملتی ہے گھر میں جو کھانا ملتا ہے وہ ہیلدی ہوتا ہے اگر انسان کو چاہیے کہ اسی انہیں چیزوں کا زیادہ سیکھ
جتناارے کھا رہے ہوا اس سے نقصان ہی کرے گا
ہاں جی بے شک بےش شک ہمن نے س صحیح فرمان
ا آپ باہر کا کائیں گے تو تھوڑا سا تھوڑا زیادہ کھا لو پھر بھی نقصان کر جائے گا
جی بے شک وشے اگر آپ دیکھیں آ جو چھوٹے چھوٹے بچے بھی اگر ہم دیکھیں معاشرے میں مطلب وہ دس سال کے ہوتے ہیں لیکن لگتے وہ بیس سال کے تو وہ اسی کی وجہ سے جو ہم زیادہ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں تو
چھوٹے بچے تو سب سے زیادہ کھا رہے ہیں
ہاں جی تو ہارمونل امبیلنس ان میں ہوتا ہے تو وہ دس سال میں ہی مطلب بلوغت کی طرح جاتے ہیں وہ بالغ ہو جاتے ہیں تو وہ مطلب وہ اسی کی وجہ سے ہوتا ہے
ہاں سب کچھ ہے یہ فاسٹ فوڈ فاسٹ فوڈ ہوگے بولدی ہمیں ڈرائی ف روٹی کھانی چاہیے نا ب تو ہماری صحت کو اچھا رکھیں گے کگادیںنے کندی گڑے گا اور اچھا شریر اچھا ہو جائے گا کہ نا اچھا اور یہ فاسٹ فوڈ سے تو بہت خراب ہو جاتا ہے شریر
جی جی جی تو ہمیں چاہیے مطلب ہم بیلنس ڈائٹ کھائےیں اپنی مطلب صحت کا خیال رکھے
ہمیں کھانا چاہیے اتنا ہی لمٹ کا جو ہمیں نا ہمارے شریر کو نقصان کرے نہ کسی اور کو گ اور اپنے بجٹ میں رہ کے کھانا چاہیے
جی مطلب لمٹ ہر چیز کی رکھنی چاہیے اگر مطلب ہم ہفتے میں ایک بار دو بار کہے تو اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر ہم روز کی مطلب روز روز یہ ہمیں عادت لگ جائے لت لگ جائے تو کہیں نہ کہیں ج ہم جو اس کے ن
جو عادت لگ جاتی ہے وہ بہت دنوں میں چھوٹتی ہے چھوٹتی بھی نہیں ہے
جی جی ج آپ نے سے مطلب یہ ایک نشہ جیسا لگ جاتا ہے انسان کو تو ایک تو انسان انسان کا مطلب صحت بھی تباہ ہوتا ہے اور مطلب وہ گھر کا کھانا بھی پھر نہیں کھاتا ہے نا جی
ہاں گھر کا کھانا سب سے بیسٹ اور سب سے اچھا اور سب سے ہیلدی ہوتا ہے چی کی ہوتی دالتنی پروٹین ہوتی ہے دال گلیا ہے سب کچھ ہے پھر بھی لوگ پتاہ نہیں کہ وہ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں اور تھوڑا بہت فاسٹ فوڈ چل جاتا ہے کیونکہ اچھا لگتا ہے کھے میں چل گیا ہے تو یہ تھوڑی ہے کہ ہم روز روز کھائیں بار بار کھائیں ایسا نہیں ہوتا ہے پ ڈرنکس وغیرہ چل رہی ہیں یہ پینے کی کولڈ ڈرنک وغیرہ یہ کتنی بےیکار ہوتی ہے اتنا ہی کول ملا آا ہے گلا چلاتے ہیں پھر بھی لوگ انہ ہی پیتے ہیں
جی جی بے شک آپ نے صحیح فرما جو یہ کولڈ ڈرنکس ہیں مطلب اس میں مطلب الکحل ہی پایا جاتا ہے اور سیاب سے زیادہ اس میں جو استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے چی نہیں جو انسان مطلب انسان کے مطلب صحت کے لیے زیادہ نہیںضر
س گم ہو جاتی ہے نا زیادہ جٹا خانان سے اور پھر اس میں ٹین ف بھی ملا آتا ہے جو گل کو جلاتا ہے اور لوگ پھر بھی اس اس میں ساٹھ روپئے کے انویسٹ کر دیں گے ہی لی گ بیڈ بول لیں گے بت کیا کیا کون کون سی تو ہے یرائٹی ان کو خریدتے پ جی ج اس کا کچھ اور کااب ہے وہ اچھا ہے نا پ ان سے گھند بھی نہیں لگ تی ہے ن
جی جی ب شک تو ہمیں چاہیے ہمیں مطلب گھر کا کھانے کا ہی سیون کرنا چاہیے جو ہمیں اپنے گھر پہ بنا ہو جیسے سبزی ہے دال ہے دودھ ہے چاول ہے روٹی ہے تو ہمیں یہی کھانا چاہیے جو ہمارے مطلب مطلب جسم کے لیے تندرستی کے لیے مطلب اچھا ہے جس سے ہم فٹ ر سکتے ہیں ہمیں چاہیے کہ باہر کا کھانا زیادہ اوائڈ کرے ہے نا جی
ہوں
جی جناب تو مجھے آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا آپ سے مجھے مطلب اچھی جانکاری حاصل امید ہے آپ سے آگے بھی بات ہوتی رہے گی
وعلیکم السلام خدا حافظ
چلیے